ہ وعلیکم السلام بھائی جان
کیسے ہیں بھائی جان
سب خیریت ہے بھائی جان
اچھا امی اب وہ لوگ کا بتائیے
ہاں بھائی جان وہ لوگ بھی خیریت ہے بھائی جان وہ لوگ سب ٹھیک ہے ابھی وشرام کر رہے کھانا کھا کے
اچھا وشرام کریں
ہاں
اچھے سے ہے نا مطلب تبھی یہ ٹھیک ہے نا
ہاں بھائی ج س
میرا بھی ٹھیک ہے بھائی جان سب خیریت ہے امی ابو جان بھی ٹھیک ہے وہ بھی لوگ کھا کر اور وشرام کر رہے ہیں بھائی جان
او بھائی جان تب تو اچھی بات ہے بھائی جان کیا کیا کھانا بنا تھا بھائی جان
آج بنا تھا چاول سبزی
سب کوئی سب کوئی بس یہ دال چاول سبزی دال
او بھائی ہے بوجا کھاتے ہیں بھ جن بوجا
جی بھائی جان کھاتے ہیں بوجا
ا تو بناتات بنا کے کھاتے ہیں خرید کے
کبھی بنا کر بھی کھا لیتے ہیں کبھی خرید کر بھی کھا لیتے ہیں وہ جھال مڑی ہوتا ہے نا بھائی جان
ہوں
ہاں وہ خود سے بناتے ہیں اور بھجا جو ہوتا ہے وہ خرید کر کھاتے ہیں
کیسے بنتا ہے بھائی ج
جھال مڑی
ہاں بھائی جان
موڑی خرید لیجیے اپنا جتنا مطلب بنانا ہے اس کے حساب سے موی خرید لیجیے اس کے بعد آلو ا سین کے اور آلو کاٹ کر ٹماٹر کاٹ کر پیاز کاٹ کے سب مطلب اس میں مڈھی میں ڈال کر اور اچار جو آتا ہے آم کا اچار سرکا والا
ہوں ہوں
وہ دکان سے خرید کر اور اس میں مکس کر کے
ہوں
اور اچھے سے مطلب مکس کر کے بنا لیجے بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت آسان بھی ہے اور ٹیسٹی بھی لگ اچھا بھی لگتا ہے بجن
ا ہم الگ طریق سے بناتے ہیں بھائی
جی جی کیسے بناتے ہیں بھائی جن
ہم پہلے جاتے ہیں بازار میں ٹھیک ہے
جی جی بھائی
جب بنانا ہوتا ہے تبھی بازار میں جاتے ہیں چند اور وہاں پہ جاتے ہیں بازار میں تو سب سے پہلے لائی خریدتے ایک دم اچھے دھ
جی
سفید سفید
جی
اس کے بعد اس کے بعدر شادی نہیں اس کے بعد آرام سے ہم آرام سے اس کے بعد سرکا جو آپ نہیں بولے
جی بھائی جن
جو لال مرچ کی ہوتی ہے بڑی بڑی کچھ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے وہ ہم مطلب گھر پہ ہی ہے نانی میری بنائی ہوئی تھی امی جان کی امی جان
جی بائی جان
تو وہ میرے گھر پہ ایک بوئی عم ہے بھائی جان
با
تو ہم مطلب کہ وہی سرکا یوز کرتے ہیں جو بازار سے اچھی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ایک بار کسی کے ٹھیلا پر دیکھا کہتےے بھیا وہ جو اچار ایک ہوتے ہے نا ایک سرک کے اچار ہوتے ہیں اور ایک تھوڑا کھٹا رسدار اچار ہوتا ہے
جی بھائی ج
تو وہ رسدارا چار میں وہ لوگ پانی ڈال دیتے ہیں
جی
تو ہم اسے ہٹا دیتے ہیں ہم نہیں کرتے اس لیے ہم اپنا گھر کا اچار لگاتے اس کے بعد باہر جاتے ہیں باہر سے کئی طرح کے سامان جیسے مکسچر آ گیا بھجیا آ گیا یہ سب خریدتے ہیں
جی بھ جی
ا اس کے بعد تھوڑا سا آتے تیل تو رہتا ہے گھر سے
جی جی
مسالہ کو ملا کے تیل تھوڑا سا کم ماترا میں ڈالتے بھیا اس کے بعد جو بازار سے سندر اجلا رنگ کا لائی لایا ہوں گے بڑا بڑا اس کو مگ میں ڈال کے اس کے بعد اچھے سے ملانے ملاتا ہوں اور سیرکا کا اچار ڈال دو جو لال مرچ کی گھر پہ بنا ہوا رہتا ہے پورا گھر پہ بنا ہوا وہ اس کے بعد کھاتے ہیں بھائی جان اور اس میں کیا ڈالتے ہیں کچھ الگ سے ڈال دیتے ہیں جیسے ٹماٹر ڈال دیتے ہیں بھائی جان پھر تھوڑا شملا مرچ ڈال دیتے ہیں پھر تھوڑا دھنیا کا پتتا ڈال دیتے ہیں پھر تھوڑا اسنا ہوا آلو ڈال دیتے بھائی جان
وہیں سب تو ٹیسٹ بڑھاتا ہے مطلب اس کا سواد بڑھاتا ہے بھ جان
ہاں بھائی
اور بتائیے بھ جان
ایسے ہی بن جاتا ہے بھائی ج
ادھر موسم کیسا ہے بھائی جان
ہاں ہوا باہی ہے بجان سو میں ابھی میں باہر ہی ہوں موسم دقا بارش تو نہیں لگتی آئے گی
نہیں بھائی جان تارے نظر آ رہے ہیں آسمان میں
نر آ رہے ہےھائی جن ہلکی ہلکی ہوا بھی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے
آج مطلب آج کہہ سکتے ہیں کہ مو موسم اچھا ہے
نہیں بھائی جان دیکھیے بھائی جان کیا ہے صبح میں ہر ہر دن صبح میں کافی گرم رہتی ہے بہت گرمی نہیں سبت تو تھوڑا ٹھیک رہتی ہے بھائی جان دوپہر میں کافی گرمی رہتی ہے
جی دوپہر میں گائیں گے
پھر شام کو بھی مطلب کہ بہت تھوڑا بہت نہیں بھی تو تھوڑا بھی مطلب کہ رہتی ہے سمجھے
جی بھیا
اور اس کے بعد رات کو تھوڑی ہوا چلتی ہے تو موسم اس طرح نہیں رہنا چاہیے موسم رہنا چاہیے جیسے شام کو جتنی گرمی رہتی ہے نا اتنا اتنا گرمی صبح میں ہونی چاہیے ابھی جتنی اچھی ہوا چل رہی ہے اتنی ہوا شام کو چلنی چاہیے اور ابھی تھوڑا اور مطلب اچھی خاصی ہا چلنے چ تب موسم بہت اچھا رہتا ہے بھائی جان
جی بھائی جن صیح بولے ہیں آپ
کیونکہ ا گرمی بہت زیادہ پڑ رہا ہے بھائی یار
جی لیکن یہ ہے کہ موسم تو ہم لوگوں کے مطلب بعات سے چلے گا نہیں موسم تو اپنے مطلب وہ تو پراکرتک چیز ہے
ایک ہاں ہاں
کبھی بدل سکتا ہے کبھی کچھ ہو سکتا ہے
ہوں ہوں
اس کے لیے ہم لوگوں کو تیار آنا چاہیے پہلے سے ہی
ہید بار عید میں کیا بچار ہے بھائی جان کہاں رہنا ہے
عید میں تو تو بائی جان گاؤں میں ہی رہ رہنا ہے گھر پہ رہنا ہے گاؤں میں
کیا شہر نہیں جائے گا
نہیں بھائی جان سر نہیں ج
شہر والا دوستوں سے ملاقات نہیں ہوگی اس باراری میں نا
نہیں آپ بتائیے آپ تو گ گام میں ہی رہتے ہیں
ہ نہیں بھائی ہم الگ الگ جگہ رہتے ہیں کبھی شہر میں کبھی گاؤں میں کبھی چھوٹا گاؤں میں کبھی بڑا شہر
اچھا ب
اس بار کا میرا نیم ہے کہ عید میں
جی
سب سے پہلے تو بہت اس بار بہت بازار جانا ہے بھائی جان بہت سامان خریدنا ہے ہمیں
اچھا بھائی جن
اوپر سے اس بار قریب سات آٹھ کپڑے خریدنے ہیں بھائی جان
سات آٹھ کپڑے
ہاں بھائی جان کپڑا کا کمی ہو گیا ہے کیا کہا جائے کپڑا ہے نہیں پہننے ل اس کے اس کے بعد بھائی جان مطلب کہ دیکھا جائے گا تو ایک چشمہ لینا ہے بھائی جان
جی
رات کو جب موبائل چلاتے ہیں بھائی جان تو آنکھ پہ بہت زیادہ دباؤ آتا ہے بھائی جان تو اسی کے لیے تو دو دو تین ہزار میں دیتی ہے بھائی جان ہم ایک چشمہ پسند آ تو سوچے تھے کہ عید میں ہی لے لیں گا اس کے بعد ایک گھڑی بھی سوچے بھائی جان تو گھر ہی دیکھنا ہے بھائی جان ابھی فکس نہیں ہے ابھی پورا طرح سے پتہ نہیں کرلیں گے کیونکہ سستا سامان ہم نہیں لیتے ہیں بھائی جان
صحیح ہے سستا سامان جو سستا سامان ہوتا ہوتا ہے مطلب وہ کمزور ہوتا ہے بھیا کاؤ نہیں ہی ہوتا
پھر بھی بھائی جان مطلب کہ ہم اچھا لے رہے جو ہم کو پسند ہے ایسا نہیں ہے کہ ابھی لے لو کام چ بعد میں پچھتا پاؤ اس لیے اچھا لینا ہے اس کے بعد بھائی جان دیکھیے یہی سب تو ہے اس کے بعد جانا ہے دکان پر مرغی خرید کے مرغی بول رہے کھسی خرید کے لانا ہے قریب تین سے چار کے جی اس کے بد ایک دم بڑھیا سے دھو دا کے بنانا ہے ویسے ہم نہیں بناتے اس دن اس دن امی جان بنائے گی اپنے آس پاس کے جتنے بھی بھائی جان سب بھائی لوگ سب ہے دوست لوگ سب ہے سارے کو بلا لینا ہے بھائی جان
امی جان کیسا بناتی ہے بھائی جان مٹن
ا بھائی جان بہت مطلب لاجواب بنواتی ہے بھائی جان بریانی تو اتنا مست بنا دیتی ہے مٹن بریانی کی بات ہی چھوڑ دیجیے انگلی لوگ مطلب چکھنے لگتے ہیں
اچھا
ہوں
ہمیں بھی کبھی بلائیے دعوت پہ
آپ آئیے نا اس بار ہی آ جائیے اس باری کتنا دن پہ تو آیا تہوار ایک سال بھر میں آتا ہے ایک بار
جی جی آئیں گے جی بھائی جان آئیں گے
اور کیا ہم اپنے کچھ دوستوں کو بلاتے جو شہر سے ہے انہیں بھی بلا لیتے ہیں بھائی جان آرام سے ان کے ساتھ مل جل کر کہ خوب مستی کریں گے بھائی جان دعوت کریں گ گا جب دعوت ہو جائے گا دونوں لوگ شکریہ کریں گے بھائی جان بچپن کی باتیں کریں گے اس کے بعد ب لو چلے جاتے ہیں شہر بھائی جان پھر ہم بھی کچھ دن بعد دو تین دن بعد چلے جائیں گے شہر
اچھا بھ اور بتائیے آپ کی نانی جان کیسی ہے
ہاں نانی جان سب ٹھیک ہے بھائی جان ان کی تھوڑی طبیعت خراب تھی تو وہ کھانے گئی ہے لیکن اب ٹھیک ہے آپ اپنا بتائیے نا کیا آپ لوگ اپنا دوست بھائی جان سے ملے
وہ لوگ بھی سب کہ رہیے تھے بھجن سب ٹھیک ہے
ہم تو گا آئے تھ ہم تو ایک بچپن کے دوست سے ملے تھے بھائی جان کافی دنوں بد ملاگ کات ہوتی بج جیں چلیے بھائی جان بہت بہت شکریہ بات
بہت بہت شکریہ بھائی جان اللہ حافظ
اللہ حافظ خیال رکھیے گا بھائی ج انشاء اللہ اللہ حافظ بس